ہلو وعلیکم السلام
آج میں تھک گئی سلامی کرتے کرتے لوگوں کو
ہاں
سلام کرنا تو سو آاب کا کام ہے
ہاں جیسے تو مجھے پتہ ہی نہیں آپ کا بہت بہت زیادہ شکر شکریہ آپ نے مجھے بتایا
آپنے ہی بولا نا میں تھک گئی تو فائدہ بھی ہونے والا ہے
ہاں ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ اور بتائیے آپ کیسے حال ہے آپ کے
میرے ہال ابھی بے حال ہے
ب حال ہے
کیوں ہے آپ کے حال بے حال
یار مجھے خود سمجھ نہی آرہا ہے میرے حال کیو بے حال
جی اب سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے
میں بول رہا ہو ہم تو آج تک خود سمجھ نہی آیا میرے حال بے حال کیوں ہوتے ہیں
کیوں آپ کو کے دماغ نہیں ہے جو سمجھ نہیں آ رہا ہے
شاید نہیں ہے کیونکہ نہ یاد رہتا ہے نہ کچھ
پھر آپ کی یادداشت کمزور ہے
کمزور نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہی نہیں
ہاں
مجھے لگتا ہے میری یاداش ہے ہی نہیں کمزور کی بات تو الگ ہوتی
کیوں جی
نہیں نہیں لگ رہا ہے ایس
مطلب کیوں
نہ کچھ یاد رہتا ہے نہ کچ اچھا سوچ پا رہا ہوں
اچھا
اس کا مطلب اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ دماغ بھٹک گیا ہے
اچھا اچھا پھر آپ کو جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے
تو وہ بھی دوائی دے دے گا وہ بھی بول ہی جاؤں گا کھانا بہتر ہے نا نہیں ج
تو کسی کو لینا نا ساتھ ماما کو بہن کو وہ رہکھے گی پھر یاد پھر آپ کو وقت وقت پہ دوائیاں دے گی
اب ان کو کون تکلیف دے گا چھوڑو
نہیں اس میں کیا تکلیف ہے
اب جس چیز سے گزر رہا ہوں وہ خود کی
اچھا
آپ بتاؤ سوچ کے کچھ آپ کا تو دماغ ٹھیک چلا ہے
بولا تو تھا میں نے آپ کو علاج کرا اپنے دماغ کا
میری دماغ کا چھوڑا آپ لو اپنا
میرا شکر اللہ کا سارا ٹھیک جا رہا ہے
میں نے دماغ کے بارے میں پوچھا بھی نہیں میں نے بولا کچھ بولو اپنا
اپنا مطلب
اپنے بارے میں کچھ بولو
اپنے بارے میں آپ کو کیا جاننا ہے میرے بارے میں میں نہیں بتا سکتی اور بتاؤ کیا کر رہے ہو
اور کیا کچھ نہیں بس ٹھیک
اچا ٹھیک بارش روک گئی بیسی آپ کو پتہ ہے یہ
نہیں ضرورت نہیں روک نہیں گئی وہ چھوٹے چھوٹے بودے گر رہے ہیں
نہیں نہیں ویسے نہیں گر گر رہے ہیں
دھیان سے دیکھو گر رہے ہیں نا چھوٹی چو
جی نہیں وہاں سے ابھی بھی نہیں رکی بارش
نہیں وہ تھوڑی سی ہوا میں چھوٹے چھوٹے گر رہے ہیں ابھی
بون دے
ہوں
اچھا ٹھیک مگر یہاں سے موسم ہوا کلیر
بادل بھی نہیں ہے اب
بادل بھی نہیں ہے
نہ
یہاں سے تو ہے بادل
وہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے
کیا بولے شہر والوں کو کیا ہوتا
ہے جی اور بتاؤ
اور کچھ بتانے کے لائق ہے ہے نہیں ہے آپ بولے میں جناب دے دوں گا
میں کیا بولوں آپ ہی بتاؤ کچھ
نہیں بولے کچھ میں جواب دے دوں گا
اچھا تو کیا بول رہے تھے اپ آپ کی پڑھائی بھی اچھی نہیں جا رہی ہے ہاں وہ میری بھی نہیں چل رہی ہے اب میں کیا کروں
پہالی ل نا
کیسے
فون والی دنیا سے تھوڑا باہر رہ کے
کیسے اس دنیا سے میں کیسے الگ تھلگ ہو سکتی ہوں
وہ تھوڑی ٹائم کے لیے پرمینٹلی نہیں
وہیں تھوڑے ٹائم کے لیے ہی تھوڑے وقت کے لیے ویسے گزارا کرنا مشکل ہے نا ج
اور
اور دعا آپ کی نماز پڑھتےو
اب پڑھ رہا ہوں
دعا کرتے ہو میرے لیے
کیوں نہیں
ہاں دعا کیا کرو مجھے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے
انشاء اللہ اینڈ آلویز
شکریہ شکریہ
تو بتاؤ کچھ چائے پی لی ہے
ہاں
چائے پیو گی
نہیں میں نہیں پیوں گی مجھے ابھی ماما نے سیب لایا وہ وہ بھی ابھی ادھر ہی پڑے ہیں پت نہیں ان کو مجھے کب وقت ملے گا کھانے کو
ٹائم کو کیا ٹائم کھا لو کھا لومل گیا ٹائم
آپ آپ نے پی مطلب آپ کو پینی ہے چائے
نہیں
کہ آپ اور کچھ ہی کھاتے ہو اس ٹائم اس وقت
نہیں کچھ نہیں ایسے دکاندار کے پاس بارش رکنی چاہیے دکاندار کے پاس جانا ہے وہاں سے چیزیں دو چار
ج
دیکھیں
کون سی چیزیں
یہ کچن کے لیے
اچھا کچن کا سامان بھی آپ ہلاتے ہو
ہاں
چلو اچھی بات ہے بڑے ذمہ دار بچے ہو پھر
ا جے
اچھی بات ہے اچھی بات ہے اپنی ذمہ داریوں کو نبھ نبھا چاہیے اچھی سے انسان ہے نا
اسی کے لیے توئ وہی چیزیں تو نک
ہوں ہ اچھی بات ہے فخر ہونا چاہیے آپ کے گھر والوں کو آپ پہ
وہ بھی کر رہے ہیں اتنا کیا کر رہا ہوں جو تک اتفاقو
ذمہ دارں نباتے ہو آپ اتنی کم عمر میں
ایٹ لیسٹ پڑھائی میں تو مت ا کاڑا ل ت
تو اکھاڑو گے نا اب
لگ تو نہیں رہا
کیونوں
اس ٹائم سے پڑھ رہا ہے
نہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے پڑھو محنت کرو سب اچھا ہو جائے گا ان شاء اللہ اللہ
اچھا ہی ہوگا
اللہ تعالی کامیابی دے گا سب کو مجھے بھی
ان شاء اللہ انشاء اللہ
جی جی
تو بھی ہی دے گا
ہوں
انشاء اللہ کامیابی ہی دے گا
ہاں ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ
ہاں
میں نے بولا انشاء اللہ
اور سنا
دعا مجھے لگتا ہے میں تھوڑا باہر اب نکلوں گی میں تھوڑی سیر کروں گی یہاں سے
میرا سر پھٹ رہا ہے
ے سر میں دورد ہونے لگا
دووائی لو نا پہے چائے لو پھر دووائی پھر ہوتییا فرق
ایک تو اور کچھ دیکھتا ہوں کیا ہو جائے گا
ہاں ہاں میں بھی نکلتی ہوں باہر میں بھی تازہ ہوا لیتی ہوں تھوڑا گھوم کے میں آتی ہوں کہیں سے
تو
ہاں
انشاء اللہ آ جاؤ آرام سے آ جاؤ یہ آ جاؤ آرام سے آ جاؤ نا
ہاں ہاں پ ابھی جاؤں گی نا پہلے تھوڑا ایک آدھا گھنٹے کے بعد
تب تک کیا کرنا ہے
تھوڑا میں دیر سے ہی نکلوں گی مجھے گندا لگتا ہے اس ٹائم ایسے نکلنا
اچھا اور کون ہے صاح ہے
دیکھوں گی کون آئے گا سوات میں ویسے میں نہیں ہوں میں اکیلے بھی جا سکتی ہوں میں کسی پہ یہ نہیں ہوتی ہوں
ارے یہ نہیں ہے نا ب ک بھی مزاتا
میں اپنی کمپنی اچھے سے میں مزے لیتی ہوں اس کا انجوائے کرتی ہوں
کوئی نہیں لینا چاہیے
کیوں
میں ب رہ ہوں لینا چاہیے مھے
ہاں ہاں بالکل بالکل صوفی زد صحیح آپ نے بولا ہے
تھینک یو اچھا چلو اچھا چلو بیٹھو اللہ کے حوالے
آپ کو آب کرنا ہے
نہ میں کر لوں گا جب ٹائم آئے گا
ہاں
میں کر لوں گا جب ٹائم آ گیا بارش اگر رکی نا مجھے نکلنا پڑے گا ابھی
اچھا اچھا ٹھیک پھر بولو گے نا آپ نے کیا ہی نہیں تو اسی لیے
ارے ہم نہیں بولیں گے جناب شکریہ شکریہ
چلو چلو ٹھیک ہے ہاں
اوکے ا
پس